وعلیکم آپ ٹھیک ہو
جی کا کرم ہے آپ ٹھیک آٹھر سے
جی بالکل آپ بڑھیا گھر پہ سب ٹھیک آپ کے والدین سب خیریت سے ہے
جی الگ کا گرم ہے آپ بتائیے کھانا کھا لیا
نہیں ابھی تو ٹائم ہے ہم ایک بجے کھاتے ہیں کھانا تو آپ کا ہو گیا کھانا
جی ہم نے تو کھا لیا
آاں براہ کرم یہ جو آپ کے بیک گراؤنڈ کی آواز ذہین کو بند کر کے ایک جگہ پر مطمئن طور پر بیٹھ سکتے ہیں کیا
جی ٹھیک میں ویسا ہی کر رہی کروں گی
ابھی آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے تو اچھا ہوگا کہ ہم اطمینان سے ہی بات کریں جی شکریہ آپ کا بہت بہت کیونکہ وہ پ ڈسٹربنس ہوتی ہے نا پھر آواز ہی جب مکس ہو جاتی ہے تو انسان سن نہیں پاتا ہے اچھے سے تو آپ کیا کر رہے ہو ابھی
کچھ نہیں میں شام کے کھانے کے لیے سالن تیار کر رہی تھی
ہاں ایک بجے کا کھانا ہو گیا آپ کا دوپہر کا
جی جی بس میرا ہو گیا اور کسی کا نہیں
آپ نے کھا لیا
جی بس میں نے کھا لیا
اب کیا کر رہے ہو
شام کے سالن کی تیاری میں لگے تھے اور آپ سے بات
اچھا ٹھیک تو ابھی آپ رک سکتے ہو نا کچھ دیر تو اس کے بعد آپ ابھی تو شام کی کھانے میں بہت وقت ہے
جی بالکل بس تیاری کر کے رکھوں گی
ہاں تو تو آپ کا ابھی تک کا دن کیسا جا رہا ہے کیسا رہا
بس جیسا جا رہا جاتا ہے روز ویسا ہی گیا
اچھا
خاس میں ہی کام کاج کے گھر کے ہی سبزی وغیرہ تیار کی
اچھا ٹھیک اچھا مجھے آپ ایک بات بتایا
جی جی فرمائیے
جب دو ہزار انیس میں ہمارے ملک میں ایک وبا پھیلا تھا جس کو ہم کورونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں
جی بالکل
تو آپ بتا سکتے ہیں آپ نے اس وقت کیا حالت دیکھ کہ ہمارے جو بھارت میں یا ہمارے کشمیر میں ہمارے ملک میں ہم بول سکتے ہیں
جی
تو آپ مجھے بت
جی تو ان دنوں کے حالات تو بہت خرا خطرناک تھے جیسے کہ ہم کسی کے گھر آ جا نہیں پاتے تھے کوئی رشتے دار کوئی دوست جیسے کہ پہلے آتے جاتے تھے ہم خوشی ہو تھے ان کا استقبال کرتے تھے لیکن اس دوران کیا ہوا کہ یہ سب کچھ رک گیا ہر ایک جو ہے ہر پریوار جو ہے اپنے گھروں میں ہی ٹھہر کے رہا اور کسی کو پھر کووڈ کا شکار بھی ہوا کوئی تو ان ان کو پھر اپنے گھر کسی نے اپنے گھروں میں ہی پھر احتیاط کیا ان کو گھر پہ ہی وہ سہولیات میسر کی گئی گورمینٹ کے تھرو تو یا جس کیونکہ ہاسپٹلس بھر آئے تھے
جی بالکل تو جو ہمارے ہمارے ہمارے آس پاس کے پڑوس کے جو بھائی بہن تھی باہر کے ممالک میں پڑ رہے تھے تو جب وہ واپس آئے تو انہیں کون یکین کر دیا گیا تھا ان سے پھر ملنے ہی جانا پڑتا تھا ہاسپٹل ان ان کے لیے جو کھانے کی پلیٹ ہے وہ الگ ہوتی تھی ان کا صابن الگ ہوتا تھا بالکل سب کچھ ماسک لگا کے گلاوز لگا کے ان کی چیزوں کو چھو نہیں جاتا تتا
جی ہاں یہ سب اس وقت کو دیکھنے کو ملا لیکن ہم نے کی مت سے کام ل اور ہمیں ہم اس سے لڑ لیے
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے
الی
ہاں لوگوں نے ہمت دکھائی ہے نا تو آپ کی ابھی نیٹورک پھر سے کٹ ہو رہی ہے ابھی آپ ایک جگہ نہیں رہ پا رہے ہو ہے نا
نہیں م ایک جگہ
گھوم رہاے وہ
نہیں نہیں میں گھوم نہیں رہی ہوں بیٹھی ہ دھی جا پ تو میں کہہ رہی
تو آپ مجھے اپنا بتائیے کہ آپ نے کون سے اقدامات کیے آپ نے اپنی مطلب اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کے لیے کیا کیا کیا آپ نے میں آپ کا پوچھ رہا ہوں آپ کے گھر والوں کا پوچھ رہا ہوں
تو خدا نخواستہ جو میرا علاقہ ہے ہمارے علاقے میں میں تو یہ کیسز بہت کم آئے میں بولوں نہ کے برابری بس پاس میں ہمارا ایک گاؤں ہے اس وہاں کے کچھ کیسز ایسے آ گئے اور اور وہ ڈاکٹر ہی تھا وہ ہمارا ہماریے گاؤں کا ڈاکٹر ہی تھا تو پھر کورونا کی وجہ سے پھر اس کی موت ہی ہو موت ہو گئی بہت اچھا اچھے ڈاکٹر تھے تو ہم نے اس دوران اس ان کو کھو دیا تو اگر میں پھر اپنی
ڈاکٹر ہی کو کھونا پڑا
میں پھر اپنے محلے وغیرہ کی بات کروں تو ہمارے میں ایسا یہ نہیں تھا کہ ہاں احتیاط تو ہم نے کی بہت احتیاط کی ہم نے جیسے کہ ہم گھر سے نہیں نکلتے تھے ہم کسی کے گھر نہیں جاتے تھے یا کوئی ہمارے گھر نہیں آتا تھا اور ہم اپنے آپ کو ہائجینک رکھتے تھے صاف ستھرا رکھتے تھے اور سینٹائز بار بار کر رہ رہے کرتے رہے سینٹائزر گس تل ہم ہم شدید کنہ
ایک اور ایک اور جو مطلب ایک اور جو کیا کہتے ہیں اس کو متاثر ہمارا ایک اور میدان جو ہو وہ پڑھائی کا میدان تھا وہ بھی بالکل بہت متاثر ہوا کیک ہ کیونکہ دیکھو اس پولس بند ہو گئے تو جو بچے تھے وہ پڑھ نہیں پاائے اچھے سے ادھر سے اس بحران کے ح سے لڑ رہے تھے تو ادھر سے اسکول بھی چھوٹ رہا تھا تو پڑھائی بھی بہت متاثر ہوئی
جی بالکل پڑھائی بھی بالکل متاثر ہوئی سارے ادارے بند کیے کر دیے گئے تم پڑھائی تو بالکل متاثر ہوئے
تو ہاں وہ کیا لگتا ہے اس وقت میں سب سے زیادہ اہم رول کن لوگوں کا تھا مطلب ڈاکٹرز
جی بالکل ڈاکٹرز نرسز اور عام لوگوں کا آپ آپس میں کوپریشن بھی اور ڈاکٹرز بھی نرسز نے نے کا رول جو ہے اس میں نہایت ہیں اہم کردار اد
جی بال جے جی ڈاکٹرز نے بہت ہی اعلی درجے کہ جو تھے ان کے پاس مطلب اصلاحات یا ان کے بس چیزیں تیں ان کا استعمال کیا گلؤزز جو تھے یا دستانے ہم بول سکتے ہیں یا کیا بولتے ماسکز
انہوں نے عام لوگوں میں عام لوگوں میں کیا وہ تقسیم کر د جس کی وجہ سے پھر عام لوگوں نے بھی مطلب اپنے آپ کا احتیاط کیا اپنے گھر والوں کا خیال رکھا باہر جانا بند کر دیا لوگوں سے ملنا بند کر دیا
انسٹرکشنز وہ دیتے رہے کہ کیسے ہم کیا گھر میں کیسے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں
سب سے اہم رول ان سب چیزوں کو کا جو ہے نا سب سے اہم رول ہماری سرکار ہماری حکومت نے ادا کیا
جی
میریک ہمارے جو پولیس اہلکار تھے وہ روز ادھر سے مطلب رہے تھے باضابطہ اعلان کے طور پر اتکاروں سے نہ نکلے دوری بنا کے رکھے اگر اب نکلنا بھی ہے تو دو گز کی دوری ماسک ہے ضروری ایسا سب اعلان بھی کیے جاتے تھے
جی بالکل
تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے معاشرے پہ اس وبا کی وجہ سے کتنا اثر پڑا
جی کافی حد تک اثر پڑا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کہ کتنوں نے تو اپنی عزیزوں کو اس دوران کھو دیا
جی جی بالکل وہ تو ہے ہی اللہ ان سب کی منفرت کرے
جی بالکل جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ک کتنے لوگ کتنے لوگوں کو زمین میں ایسے ہی گاڑا گیا بنا قبر کو دے ہی
جی بالکل بہت سے لوگوں کی موت ہو گئی بہت سے لوگ متاثر ہوئے بہت سے لوگ لگ بھگ ایک ایک مہین کوارنٹین میں بند رہے ہیں نا
جی بالکل
ایسے وباہوں سے نجات ہی مانگنی چاہیے اللہ بچائے آئندہ ای س کوئی آفت نہ آئے
بالکل اور کیا
یہ ابھی آپ نہیں گئے ہو پڑھنے کے لیے کئی
کب
آج آج نہیں گئے ہو
جی نہیں ہمیں انٹرینس کی تیاری کرنی ہے تو فی الحال ہم ہم ہمارا یہ امتحان تھا کچھ ایک مہینے پہلے تو ہم تب سے گھر میں ہی ہیں سب فی الحال کے لیے
اچھا ٹھیک اچھی یہ بات ہے تو
جی جی
اور باقی سب بڑھیا ہے
جی شکر ہے
موسم کیسا ہے تو آج
ٹھیک ہے موسم ہلکا سا ٹھیک ہے
دھوپ ووپ کھاس ہے نہیں آتے ہے نا تھوڑا ماڈریٹ ہے مطلب س درمیاان کا
بھی ہے ٹھیک ٹھیک جی
ی اچھی بات ہے تو لائٹ ہے ابھی آپ کے یہاں
ہاں لائٹ ہے ابھی
آتی جاتی ہے یا چوبیس گھنٹے رہتی ہے
اور چوبیس گھنٹے کا آتی جاتی رہتی ہے
اچھا ٹھیک
جی ہاں
تو دن میں کتنے گھنٹے رہتی ہے آپ کے یہاں لائٹ بجلی
دیٹ ائم تھ آلٹرنیٹ ہوتا ہے نا جیسے کہ ہے نا اس سے شاید بارہ بجے تک جی
ہ ہ اچھا ٹھیک وہ مطلب آپ کے یہاں پر وقت وقت سے آتی مطلب اگر ابھی تین گھنٹے رہتی ہو تو تین گھنٹے چلی بھی جاتی ہے
جی جی ای
مطلب ہو گئے بارہ گھنٹے ٹھیک اچھی بات ہے
جی
نہیں ہمارے یہاں تو چوبیس گھنٹے ہوتی ہے لائٹ بس بیچ میں کبھی دس پندرہ منٹ کے لیے چلی جاتی ہے
اچا اچھی بات ہے
چلو پھر کھاؤ آپ کھانا وانا کیا کرنا ہے مجھے بھی کھانا کھانا ہے تو ملتے ہیں کرتا ہے بات آ کے یہاں
چلیے ٹھیک ہے